السلام علیکم بین
وعلیکم السلام اور سب خیری تاپی
ہاں سب خہری ہے تو آپ بتائیں کیسی ہیں پریوار میں
جی جی بھی سب واللا کی میر
بس کچھ نہیں بیٹھی ہوئی تھی اور سوچ رہی تھی کہ آگے کیا کرنا ہے اب بچوں کی چھٹیاں بھی پڑ چکی ہیں اور صبح کا ٹائم جو ہے نا بہت خراب ہونے لگا ہے
ہاں جی جی یہاں پہ وہی سب گانا چکر پڑا ہوا ہے دیکھو سمجھ بھی نہیں اتا دیکھو بچوں کا تو چلو چھٹیاں پڑ گئی ہیں ان کو ہوتا ہے کی ہم اپنے ارام سے اٹھیں سب کچھ ہ ناشتہ کریں یہ کریں بٹ ہمیں تو رہتا ہے نا صبح ہم نے تو اپنی صحت کا بھی دھیان ہے نا صبح اٹھنی تھوڑی کسرت کرنی شریر کے لیے وہ بھی بہت ضروری ہےتا نا
ارے آپا جی آپ وشواس نہیں مانیں گی جب سے بچے تٹ اٹھ رہے ہیں پورے گھر کا کام ادھر ادھر اسست وست چا پڑا رہتا ہے اللہ کی نہ تو کوئی نعمت کرتے ہیں نہ کوئی عبادت کرتے ہیں کوئی کام کرنے کو راضی نہیں ہوتے ہیں
ارےپا جی بچوں کا پتا ہے اتنا برا حال ہو رہا ہے نہ تو کھاتے ہیں نہ پیتے ہیں کیونکہ پورا ان کا اٹھنے کا کوئی ٹائم ہی نہیں نہیں ہے ص پہ اٹھتے اتنے بے کار ٹائم سے ہیں کھاتے نہیں ہے پیتے نہیں ہیں سارے دن پڑے رہیں گے اور انہیں اتنا نہیں ہوتا کہ کیا کہتے ہیں صبح ٹائم سے اٹھے تھوڑا یوگا کریں ایکسرسائز کریں تھوڑا کھیلیں آج کل تو بچوں کو کتنا شوق ہوتا ہے کرکٹ جا کے کھیلے بیڈمنٹن کھیلے کتنی گیمس ہوتی ہیں
جی جی پر آپ ہی تمہیں پتہ ہے آج کل نا بچے زیادہ نا فون میں زیادہ گھس گئے ہوئے ہیں فون ان کو باہر نکلتا ہی نہیں ہے دیکھو فون چوبیسوں گھنٹے چلائیں گے کچھ ان کو دھیان میں نہیں آپ تو ایسا سمے آ گیا ہوا ہے آپ ہی تم مانو گی نہیں بچوں کو خود فون ان سے لے کے ان کو بنا پڑتا تم باہر جاؤ تم باہر جا کے کھیلو اپنے دوستوں کے ساتھ کرو کچھ کرو تمیں تھوڑی ایکٹیوٹی ہوک اس وجہ سے نا تمہیں پتہ ہے بچوں کی کتنی ہائٹ بھی کتنی چھوٹی رہ گئی ہے بچے صحت میں بھی صحیح نہیں رہتے ہیں آنکھیں بھی ان کی کتنی خراب ہو جاتی ہے اور دیکھو جب ہمارا ٹائم تھا ہم لوگ کتنا اپنے ٹائم میں ہم لوگ کیا کرتے تھے نا اپنے والد کے ساتھ جا کے اپنی امی ابو کے ساتھ جا کے ہمیں تو اتنا مزہ آتا تھا اس سمے میں
آٹ ڈورم کرتےگ ساری گم اپنی نا گھر فوں میں ہی اپنا سارا کام خراب کر رہے ہیں وہ اتنا ہی سوچ رہے ہیں کہ کس طریقے سے نا ہمیں اپنا شریر نکالنا ہے تھوڑا بھاؤنا ہمارا بچپن بھی تھاا ہمارے والدہان تو ہم بھی گھر کے اندر بٹاتے رہ جاتے تھے اور ہم گھر کے اندر نہیں آتے تھے
جی جی جی آپائی بس ان سب چیزوں کا مسئلہ بنا میں تو سوچ رہی تھی کہ میں نے ٹائم ٹیبل بنا لیتی ہوں اپنا صبح کا کہ مجھے اپنا صبح اٹھ کے اپنا تھوڑی سی کسرت کر کے پھر نہا کے تھوڑا اللہ پاک کو یاد کر کے تھوڑا قرآن ادا کر کے تو پھر میں بچوں کو اٹھاؤں کھلاؤں کیونکہ تمہیں پتہ ہے بچوں کی فرمائشیں بھی الگ الگ ہیں پھر اس سے بھی تھوڑا ہمارا جو ہمارا ناشتہ جلدی ختم ہونا ہوتا ہے اسی ناشتے کو ہمارے گیارہ بج جاتے ہیں پھر دوپہر کا کرو پھر سب بس ان سب چیزوں میں نا پلجھی پڑی ہوں میں تو
میںس بچے جو نا آج کل گھر کے اندر بیٹھے بیٹھے ہیں گیمس بھی کھیلتے رہیں گے اور فونوں میں لگے رہیں گے جس یہاں پہ پریشانیاں اتنی ہو رہی ہیں چلین بھی چل رہے ہڈیا بھی بڑ بلی گ
جی
م تجھ نہیں سمجھ آیا کہ ک کر کے آ رہی میں میں تو اترح مالھ دیکھ رہی ہوں ا میں کیا بولوں ہ بچوں کا نا بہت ہی زیادہ برا حال ہو چکا ہے
جی آپ ہی جی میں تو خود نہ سوچ رہی تھی میں نے کہا چلو نا میں نا تم سے ہی بات کرتی ہوں چلو میں آپ ہی سے پوچھتی ہوں آپ ہی تم صبح صبح کیسے کرتی ہو اپنا ٹائم کو مینیج کرتے ہو یا تم کسرت کرتی ہو یا تم پارک جاتی ہو یا تم جم جاتی ہو کیونک دیکھ بچوں کے ساتھ نا خود کی صحت پہ نا دھیان نہیں دیا جاتا ہے جس حالات کے نا بچے شرارتی ہوئے رکھے ہیں نا ان کو تو دھیان کا رکھنا ان کا دھیان رکھیں کہ یار ہم خود کا دھیان رکھیں یا گھر کا دھیان رکھیں یا ہور کا دھیان رکھیں دیکھو دھیان تو ہمیں سب کا رکھنا ہے بٹ بچوں کی وجہ سے نا خود پہ دھیان نہیں دیا جا رہا
بہت زیادہ بہت زیادہ برا حال ہو پا ہے بچوں کی وجہ سے بھی ہے ہمیں سب سے زیادہ یہ پریشانی ہوتی ہے کہ بچوں کا رہا ہے ہمیں پت ہے پہلے تو نا بچے آؤٹ ہو گئے تھے کھیلیا کرتے کا تھوڑا شریر چل جا تھاے کو
جی جی جی آپ ب وہ تو تم صحیح بول رہی ہو دیکھو ہم نا ہمیں تو دیکھو صبح صبح اٹھنے کے فائدے بھی کتنے تو اچھے ہوتے ہیں ہم اپنال جلدی اٹھ کے اپنا سارا کام کر کے اپنی چیزیں صحیح طریقے سے استعمال کر کے ناشتہ بنا کے اور چیزیں کر کے ہمیں کتنا اچھا رہتا ہے اب مم یہی تم اگر لیٹ اٹھو اپنا لیٹ اٹھنے کے بعد تم کھانا تھوڑا لیٹ ہو جائے گا تمہارا گیارہ بارہ ناشتہ ختم ہوگا پھر تمہاری دو تین بجے دوپہر ہوگی پھر تمہارا ڈنر بھی اتنا لیٹ ہو جائے گا دیکھو سارا تیس نیس ہو جائے گا نا تمہارا
بہت پریشانی ہو رہی ہے اگر ن میں نے پتا ہے بیٹا ہمارے پاس تاری پروسنا رہنے والے جو تین چ تھے انہوں نے بچوں کو ات اچھے اچھی باتیں سیککھاتی ہیں ب ہمارے وہاں کے گھر کی جوڑی مول بھی صاحب ہے یہ کہتے ہیںب نا جو کہ پارک میں بھیجو وہ تو نہ کہتے ہیں بچے کم سے کم کر آئیں گے کھیلیں گے مارنگ واک کریں گے تو ان کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے
جی آپ ہی وہ تو صحیح بات ہے دیکھو بہت ضروری ہے بچوں کی صحت کے لیے سیر کرنا بھی تو کتنا ضروری رہتا ہے جیسے مطلب چلو بچوں کے لیے بھی صحیح رہتا ہے خود کے لیے بھی صحیح رہتا ہے ٹھیک ہے ہم جیسے واک کریں گے ہمارا موٹاپا ون کتنا کم ہو جاتا ہے تمہیں پت ہیں آج کل کیسے ہو کے ہوا اتناٹاپا پن بھی ہو رکھا ہوتا ہے اتنی ملب لیڈیز کو اور وہ کام بھی نہیں کرتی ہیں ایسے بیٹھی رہتی ہیں دیکھو بیماری کا گھر ہے نا
ہاں یہ تو ہے میں تو کہہ رہ ہوں دققت ہے تو میں نے اپنی ساسو ہاتھوں میں یہ بولا کہ ہاں آپ نے صبح اٹھا کرو صبح صبح کی نماز کو ادا کر کہ آپنا اللہ تالہ تو شدہ مناؤ کیا تو سمج سے تو اٹھ جاتی ہوں اس کے بعد نا پ پارک میں کر حقیق سے آپ کا پورا پریوار جو ہے نا وہ پارک میں آیا تھاا ہوتا ہے ان کے گھر کے ساری بہیں ان کے گھر کے ساری عورتیں جو ہے نا پارک میں آ کے یوگا کر رہی
جی جی جی آپ کی بلکل سہی بات ہے اللہ انکو سہی سلامت رکھے اس امر مے بھی سہی وو کرنا بہت لجمی رہتا ہے
ب زیادہ ضروری ہے آپ اڈل بھی ہمارا شریر کو جاتا ہے پورا بہت زیادہ ہمیں پریشانی ہوتی ہے
وہی مجھے تو ایسے لگ رہے ہے آپ ہی جی جی مجھے تو لگ رہا تم باہر آئی ہوئی ہو یہی کچھ واک وک کرنے کے لیے کچھ باہر نکلی ہو سامان لانے کے لیے کہ تم گھر پہ ہو کہ تم باہر ہو
نہ نہ میں گ تو ہ تو گھر کر پر تمہاری بابے نہ ک رہ بڑا اثر ڈالتی ہے بچوں کو دیکھ دیک کے نہ پریش م میرے کو ایسا لگتا ہے کہ میرے بچے جو ہے نا کہیں ویک نہ رہتا ہے تو میں نے نا ایک ب صبح کا یہی بنایا ہے کہ کم سے کم یہ جو ہے نا جائیں اور باہر جا کر کے ہے نا باہر کے گیمس کھیلیں ان فونوں کو میں چھپا کے رکھ دوں کم سے کم ان فونوں سے ان کمپیوٹر سے نا بہت انہوں نے جان لیا اب کم سے کم باہر کا بھی تو جان لے تھوڑا کھیل کودے ہوں
وہ تو صحیح بات ہے دیکھو نکالنا بھی ہم نے اپنے بچوں کو ہے نا چیزیں بھی ہم نے ان کو ادا کروانی ہیں ہم نے ان کو صحیح چیزیں بتانی ہیں صحت کا بھی دھیان ہمیں نے ان کو دینا ہے ہمیں ان کو صحت کو کا دھیان نہیں دیں گے دیکھو ہم ہی اپنے بچوں کے سامنے آٹھ آٹھ نو نو نو بجے اٹھیں گے سب کچھ کریں گے تو بچے تو بولیں گے نا امی تم بھی تو اتنے بجے اٹھتے ہو تمہارا کیا فائدہ پھر
ارے میں خود یہی سمجا رہی ہوں کہ بچوں کو نا پتا صبح کے ٹائم آج کل کے لڑکوں کو لڑکیوں کو میں نے تو یہ سوچا اپنی گڑیا کو جو ہے نا ڈانس کے لیے ڈال دوں آپ کم سے کم ڈانس کرے گی تو نا کیا کہتے ہیں آپ کا شریر کھلے گا ا وہ آپہ نار عورت ہی عورت لڑکی لڑکیاں ہیں جس کے اندر کتھک اور کیا کہتے ہیں کئی طریقے کی فارمس ڈانس وغیرہ یہ سب کچھ کرا رہے ہیں تو پہ نے کا اسی اس پہ اس سے بات کر لوں گی تو کم سے کم اس کا شریر چل جائے گا چلے گا اور اس کو بھوک لگے گی
جی آپ ہی وہ تو صحیح بات ہے دیکھو کھانے بچوں کو تو کھانا بھی صحت کے لیے کتنا اچھا رہتا ہے بچے تو کئی لو ایسے ہوتے ہیں وہ تو کھانا بھی نہیں کا پاتے بچے تو چلو کھیلیں گے یا چلو آپ کی بیٹی آاپ نے تو بہت اچھا کیا یار ان شاء اللہ مجھے تو اچھا لگا میں بھی اپنی بیٹی کا سوچوں گی میں بھی اس کو کو ڈانس میں ڈال دوں گی یا میں جمناسٹک میں دیکھوں گی اس کو میں ڈالوں گی کیونکہ اور صحیح بات ہے دھو بچے ای سےے تھکیں گے نا ان کو تھکنے سے دیکھو پیاس بھی لگے گی اور ان کو بھوک بھی لگے گی یہ تو بچے ہوتے ہیں نا بوک سے کتنا اتر آتے ہیں ہم نے کھائیں گے امی ہم نہیں کھائیں گے
نہیں ہے ہاں بچے کچھ کھانے کا شوق نہیں رکھتے آپ کم سے کم یہ ہے کہ ایٹ لیسٹ وہ جو ہے نا
آج کل تو بچوں کے لیے بھی تو جی جی بچوں کے لیے تو ویسے ہی اتنی چیزیں اچھی اچھی آ گئی ہوئی ہیں ہیلدی سے اسپراؤٹس آ گئے ہیں تم ان کو وہ چلے بنا کے دے دو تمہوں نے سویابین کے بھی وہ آنے
ارے انہیں بھوک تو تبھی لگے گی نا جب ان کا شریر چل گا اب تو فی الحال ہی اپنے نا انڈور گیمس بھی نہیں کھیل رہے نہا آؤٹ ڈور ابھی ان چھٹیوں میں ہمارا یہ ماننا ہے کہ ان کو نا باہر نکالتے ہیں تم بھی نا اپنے لڑکے کو صبح کہنا کہ نا وہ اپنا کرکٹ کا بیٹ اور میں بھی اپنے بیٹے کو نا بالے کے بھیج دوں گی اور کرکٹ کا بیٹ کہ باہر والے جو پارک ہے نا ہماری گلی کے وہاں پہ جا کے وہ دونوں کھیلیں گے اور اپنے دو چار دوستوں کو اور لیں گے اپنے محلے کی عورتوں کو کہنا کہ کم سے کم بچے یہ چار پانچ بنٹے کھیلے نا ان کا شریعر کھلے گا
جی آپ ہی جی ضرور میں تو ان کو بولوں گی اور میں ان کو یہ بھی بولوں گی بھائی باہر جائیں گے کھیلیں گے اور میں اپنی گڑیا کو بھی ڈالوں گی مجھے نہیں پت لگے گا تو میں تمہیں پوچھ لوں گی ٹھیک ہے آپ ہی
ٹھیک ہے تو میں بھی اپنا اپنے جرا لڑکے کو بیٹ بیٹ دلوا کے لاتی ہوں پھر صبح ان کو بھیجتے میں شام کو آتی ہوں تمہارے یہاں ٹھیک ہے اللہ کا شکر ہے کم سے کم تم نے فون کر لیا تو بچوں کو ہم ہی بزی کریں
جی جی بس اللہ پاک کی مہر ہے بس میں نے کہا چلو تمہیں پتتا ہوگا تم سے بات کر لیتے ہیں جی آپ ہی چلو پھر جی آپ پھر ہم آتے ہیں ٹھیک ہے اوکے خدا حافظ
ا